ہیلو السلام وعلیکم کیا حال ہے اب ٹھیک ہے صحت ٹھیک ہے وہاں پہ سبھی ٹھیک ہے اور بتائیے آپ ٹھیک تھے اچھے سے
شکر ہم کیا بات کر رہے تھے
ہم بات کر رہے تھے اسی کے کہ وہ بچے ٹھیک ہی نہیں رہے د ہاں وہ ٹھیک ہی نہیں رہے کو بھی ہو گیا ناں بچاروں کو زیادہ پیمپرنگ بھی نہیں ہونی چاہیے بچے کو اس سے بھی پتہ نہیں ہو ٹھیک ہی نہیں رہتے ہیں
ہاں
ہوں اور بتائیے
بس اس کو کیا بولتے ہیں واس نہیں ہوتی ہے ہڈی کی اس کو کیا بولتے بون میرو
ہاں ہاں
وہ جب کبھی بھول ہی جاتا ہے پورا دماغ سے نکلتا ہے کیا بولتے ہیں
آپ بتاؤ آپ بتاؤ آپ نے کیا کیا ہے پھر وہاں پہ وہ کچھ ہاس ٹوٹل ڈائٹیشن وغیرہ کا کچھ بول رہے تھے ناں وہ کچھ نزدیکی یہ ہے اچھا نہیں نکلا
چاہوں گی یہاں ہی ٹیچنگ ویچنگ اس میں لوکل اسکول لوکل اسکولول
ہو سکے گی
ہاں ہے ناب انجم دیدی
ا تو
نہیں مجھے اچھا نہیں لگے گا
ار اس میں کیا ہے وہ اپنے اس میں ہے آپ اپنے میں رہو اس میں کیا مسئلہ ہے مسئلہ ہوگا کچھ
مسئلہ نہیں ہوگا کچھ مگر میں ادھر ہی جاؤں گی جو تو قدم پہ ہوگا
اچھا وہ ان کے سیلری دیں گے کچھ بھی نہیںیں گا
پانچ ہزار تو دیں گے
ارے کیا یار پانچ ہزار میں اتنا وقت تم اس میں صرف کرو گی
آپ دیکھو ہم اس میں اتنا صرف کرتے ہیں وقت ہے نا گھر میں بیٹھ گھر میں بیٹھنے سے بہتر ہے نا کچھ انسان ایک سوٹ ہی وہاںں بی بھی کیا دیں گے پانچ ہزار
کہاں پہ وہاں پہ
ہاں اسٹارٹنگ میں یہاں پہ نہیں کہاں دیتے ہیں ادھر اب انجم دیدی کو اتنا ٹائم اس کو چھ سات سال ہو گیا اب اس کو بارہ پندرہ ہزار دیتے ہیں
اچھا اس کو کتنے سال ہو گئے وہاں پہ
سات سال
او او اب اس کو کتنا دیتے ہیں
پندرہ یہاں پہ ہے دبئی گرینڈ
ہوں
تو میں دیکھوں گی ادھر وہاں پہ دیتے بیس ہزار
تو وہاں پہ کیوں نہیں ڈالا اس کو م مسا کو چلو و
کیونکہ او ایساحب نے بولا آج ماحول ٹھیک نہیں ہے اس کو بوا وہیں پر ہے تو اس لیے نظر رہے گی بولا آج کہ بچے اچھے نہیں ہیں انسان دیکھتا ہے ماحول
ہوں صحیح بات ہے صحی بات تھا آج تو ماحول بہت زیادہ خراب ہے دیکھتی نہیں ہوں کیا کیا ہوتا ہے
ہائے انجم دیدی بولتی ہے بولتی ہے اسکول میں پت کیا کیا ہو تا بولا سیونتھ کے بچے نے کونڈم کر ڈبا ساتھ لایا تھا
استغفر اللہ ایسی بات نہیں مانگ رہی یہ پہ کرتے یہ باتیں نا تھوڑا غیر اخلاقی مانی جاتی ہے تو اس وجہ سے کہ نہیں
تو آپ سونچو سیونتھ کا بچہ ایسی چیز ساتھ لانا
یا الله رحم رحم رحم کیا میں بولوں ہوش ہی اڑ جاتے ہیں انسان کے ایسے ایسے واقع سن کے
اور ایک اور گالیاں عام ہو گئی ہے پھر بولتے ہیں پیرنٹس کہ آج میرا بچہ گالیاں نہیں سیکھے گا تو کب سیکھے گا
اچھا ایسے بھی ہیں پیرنٹس تو ان پ کے بچوں کو ایسے اسکول سے مجھے لگ
ان کو ایک بار یہ کیا تھا
بی سی دی تھی او او او استغفراللہ یہ تو بہت غلط بات ہے اس سے تو سارے بچوں پہ اثر پڑے گا ہے نا
بہت زیادہ اثر ہے نا
ہاں بہت زیادہ کیا بولتے ہو بہت ہی زیادہ اثر پڑے گا وہ لوگ تو کل کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں ہے نا ایسے تو انسان اتنا کچھ محنت کرتا ہے کہ بچے ٹھیک سے رہنے چاہیے پھر بچوں کو صحیح ہدایت ہونی چاہیے تو وہ تو ہماری محنتیں بھی ضائع کر رہے ہیں ایسے پیرنٹس جو اپنے بچوں کو اتنی مطلب ایسی ایسی فحش چیزوں میں ساتھ دیں گے
اوکے کون کون سے پیرنٹس ایسے پیرنٹس ہیں آج تھوڑا سا ہی مارتے ہیں بس کمپلینٹ بولا ایسی ایسی چیزیں آج بچ یو کے جی کے بچے کیا کیا چیزیں بولتے کہ ہیں انسان بولتا ہے میں ابھی قبر خود تا اسی میں جاتا بولتی ہیں انجم دیدی باہر کا ماحول بہت گندا ہے بولا ہم ڈیل کرتے ہیں بچوں کے ساتھ
ہ
بچے کیا کیا واحیات زبان استعمال کرتے ہیں اللہ تعالی ہی جانے ہہم۔۔
یہ ان بچوں کے گھروں پہ ماحول بھی کیسا ہوتا ہے
کا زیادہ استعمال مجھے لگتا ہے ہوا
اس سے تو بہت زیادہ تباہی ہو گئی بچوں میں موبائل کے استعمال سے بہت زیادہ تباہی ہ
ہاں اس لیے اچھا ہو گیا کہ محمد موسہ کو موبائل بند ہو گیا جب سے ان کو یوٹیوب کیا نا بند سلمان بھیا نے تو وہ بس اب ٹی وی پہ لگے رہے ہیں مگر اس پہ بھی وہ فہد بائی فہد بھائی دیکھتے ہیں میں چاہتی ہوں وہ بھی
کرنا چاہیے ان کو تھوڑا کارٹون ہی دکھاؤ بہتر ہے عبد اللہ دیکھتا تھا نا وہ کارٹون جس میں وہ بات ہی نہیں کرتے تھے مطلب مجھے آج لگتا ہے وہی اچھا تھا کم از کم ہم کچھ نہیں سن ہم تب بولتے تھے یہ کیا دیکھتا ہے کارٹونے بعد بھی نہیں کرتے ہیں بوبا ووبا کچھ مگر میں بولتی ہوں نہیں وہی بہتر تھا ایٹ لیسٹ یہ تو دیکھتا تھا صرف کوئی گندی چیز سنتا نہیں تھا
ہاں لیمپ پوٹ وہ تھوڑی ٹائم کے لیے دیکھتا ہے مگر یہ جو ہاں وہ دیکھتا ہے یہ کسائی بائی وسائی بائی
اچھا اچھا اس پہ لینگویج ان چیزوں کو نا بلاک ہی کر دیا کرو آپ یوٹیوب سے وہاں پہ اور سب کو بولو ایک دن تھوڑا بہت سیٹنگ کرے ٹی وی کی وہ اس پہ نا بلاک ہی کر دیں ان کو ان کو آنا ہی نہیں چاہیے وہ کو ہے سمجھ اور ان کو سیدھے یوٹیوب کڈس رکھو ٹی وی پ یو ٹیوب مت رکھو یوٹیوب کڈس رکھو
اور یہ بھی ہے نا دوسرا ٹینشن کہ اس پہ بھی ریلز آتی ہے اگر موبائل پہ بند کی ریلس اب پھر ٹی وی میں ریلز آتی ہے
ہاں ہاں اس میں تو آتی ہے ریلز صحیح بات ہے کیا کرے پریشان ہے
یہ بہت دجالی فتنا ہو گیا ہے
و ہوں
میک اپ بہت دجالی فتنہ ہو گیا ہے
ات یہ ہے دجالی فتنا بہت زور شور سے آگے بڑھ رہا ہے اور
اب میں نے پھر رویا پتا نہیں کیسے بنیں گے ہمارے بچے میرے بیٹے کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے اس کو میں اتنا مار ہوں پھر بھی وہ ویسا ہی ہوتا
تربیت مارنے سے نہیں ہوتی ہے تربیت تربیت ہوتی ہے تو میں خود پڑھنی ہے نماز اس کو بولنا ہے وہ خود آئے گا توہیں خود قرآن پڑھنا ہے ان کو تھوڑا امی کے ساتھ رکھو امی پڑھتی ہیں نا قرآن
وہ پڑھتے ہیں اچھے سے قرآن ورن نماز مگر اس کو وہ ہے کہ دیکھو سسو کا مسئلہ جیسے ہے
ہاں
وہ نہیں مانے گا اس کو ہو گئی عادت
اچھا
سو سو نیچے بیٹھ کہ نہیں کرنے کی یہ عادت پہلے چینج ہونی چاہیے اس کو ہزاروں بار میں نے سمجھایا یہ گندی عادت ہے بٹ اسٹل
ا ہاں کوئی بات نہیں وہ چیزیں ہو جائیں گی ٹھیک انشاء اللہ اس کو بولو نیچے بیٹھ کے کیا کرو ہاں وہ چیز اس کو سمجھایا کرو نیچے بیٹھ کے کیا کرو ہ اچھا اچھا وہ چیزیں ہوتی ہے وہ بچوں کو ہوتا ہے وہ ایک فیز آتا ہے مت ٹینشن لو مگر اس میں تھوڑا بہت اب یہ ہے کہ اس کو تھوڑا بولنا ہے میں میم کو بولوں گا میں میم کو ویڈیو سینڈ کروں گی وہ پھر آپ کو اسکول میں نہیں چھوڑے گی آپ اچھے بچے ہو آپ اس طرح اس طرح سے تھوڑا بہت بچے کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے آپ کیا کر سکتے تا انسان تھوڑا بہت خود کو ہی برداشت اتنا بڑھانا پڑتا ہے ورنہ وہ خط ختم ہی ہو گیا ہوتا ہے نا صبر کیا کرے اللہ تعالی کرے رحم اور بتاؤ صحت ٹھیک تھی آپ کی
ہاں بس شکر
ہوں
سب ٹھیک اچھے سے ہے ایک منٹ نو منٹ ہو گئے
ہاں ابھی خود ہی ہو جائے گا
اصل میں گردن میں جب رکھتے ہے نا فون
آپ کو تو عذاب ہوا ہوگا کیوں رکھ رہی ہو مت رکھو تھوڑا رکھو ہاتھ سے اب اس ایک منٹ کو پھر یہ ہم کریں گے یہ نا یہ بات چیت ختم جب ہمارا ٹائم پورا ہو جائے گا اور موسم نا کچھ اچھا بھی نہیں ہے اس ٹائم گرمی ہی ہے زیادہ ہم نے بھی پیڑ پودے مت ہم نے کاٹے جنگل پیڑ پودے لگائے نہیں نئے صرف کاٹ تے گئے کاٹتے گئے یہ سب اس چیزوں کی وجہ سے ہے نا اس چیزوں کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ موسم ہمارے حق میں نہیں ہے یہ ایسے بے وقت کی
بن گئی نا اتنا سیلاب نہیں تھا جس دن ہمیں اصلی والا سیلاب اگر اللہ تعالی بچائے
اس سے پہلے بھی دیکھو نا کتنا کتنی بارش پڑتی تھی مگر ایسا تو نہیں ہوتا تھا تب سے جب سے مطلب جب سے سیلاب بھی آیا اس کے بعد بعد سے تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا مسئلہ بارش ہو ہے نا بس چڑھتا ہے پانی آنگن میں پانی چڑھتا ہے سڑک کیونکہ حالت اتنی خستہ ہوتی ہے پوچھو مت
ہاں اتنا مت ہوتا تھا پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا پہلے
ہاں پتا نہیں اصل میں دن بہ دن ہوتے ہیں نا گلوبل وارمنگ بھی بڑھتی ہے اور لوگوں کے امال بھی صحیح ہے نہیں تو اس لیے یہ ایک طرح سے ہمارے لیے عذاب بھی ہوتی ہے سزا بھی ہوتا ہے چلو اللہ ہمما خیر آپ کرو آرام سے کا ٹھیک ہے
ٹھیک ہے
آپ کو عذاب ہوا ہوگا گردن میں
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے
چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ